ہلو ہاں جی السلام علیکم
ہاں وعلیکم اسلام اور اور خیریت
خیریت ہے جی سب خریت ہے اور فرمائیے آپ کیسیے ہیں
بس بڑھیا اچھی
جی جی بس کچھ نہیں میں پودوں کو پانی وغیرہ ڈال رہی تھی بچھے تنگ کر رہے تھے پھر میں کہ سوچا چلو آپ کو کوون کر لوں اور آپ نے گایا یا ک پھٹے وغیر کیا نہیں
ہاں جی ہاں جی ہمارا بھی چھت پہ ب مطلب بہت بغیچے ج طرح بنایا ہوا ہے کڑی پتتا ہاں جی ٹماٹر شملہ مطلب مرچ شملہ مرچ تھی وہ ہماری آپ خراب ہوگی مطلب ہاں ہ اور بھنڈی وغیرہ ہے بھنڈی تھوڑی آتی ہے وہ پکی ہو جاتی ہے مطلب آتی تو ہے تھوڑی پکی ہوتی ہے وہ اچھی طرح مطلب اچھی آتی بھی نہیں دو چار آتے ہیں بس مطلب اتنی نہیں آتی اور بس کڑی پتا اور پدینہ لگایا ہوا ہے
ماشاء اللہ مزہ آ جاتا ہوگا آپ کو جب سبزی آپ دیکھتی ہوں گی
ہاں جی ہاں جی بہت لذیذ بہت اچھا لگتا ہے اور میں نے سنا ہے آپ بہت لذیذ وغیرہ کھانا بناتے ہو
شکریہ شکریہ بس جھگڑا ہوتا میں بنا لیتی ہوں بنا ہی لیتی ہوں میں ایک وہ بناتی ہوں مشروم ٹوسٹ بہت لذیذ بنتا ہے بہت اگر آپ بنائیں گی اپنے شور کو کو کھلائیں گی تو وہ بہت خوش ہو جائیں گے آپ ہاں جی ہاں جی بالکل یہ آپ مشروم کو نا مطلب وہ دو پیس نہیں کرنے جیسے ایک مشروم ہے نا اس کو لمبا لمبا کاٹ کے نا چار پیس کرنے ہیں جیسے ہم ایک پیاز کو کاٹتے ہیں نا سے چار پیس سے سب کو کاٹنا دھو کر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے ایک چمچ بٹر ڈالنا بٹر ڈال لیی اگر آپ نے دیسی گھی ڈالنا ہے تو دیسی گھی ڈال دی پھر اس کے اندر پہلے لہسن کا تو سب سے بڑا رول ہے اس میں لسن تو ضروری ہے ہاں جی لسن ڈالنا ہے ہاں ج
اس سے تو بہت ہی مطلب تحال لسن آج جہاں سے لسن آ جائے وہ تو بہت نزدی
ہاں جی اس کی اس کی خوشبو ہاں جی بہت اچھی لگ ایک دیسی گیہوں میں دیسی گ میں لسن خوشبو ہی بس الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا
ہاں ج بڑھیا بنا بڑیا گ ہ
کے اندر وہ ڈالا پھر لہسن ڈالا پھر ہم نے پھر مشروم ڈالا پھر اگر آپ کے پاس چلی فلیکس وغیرہ اوریگینو سیزنگ یہ سب کچھ ہے وہ ڈال لیجے پھر ایک چمچ میدا ڈال لو آپ ہلدی وغیرہ مر ڈالنا ہلدی نہیں ڈالنی ہاں جی مییدا ڈال کرنا اس کے بع دودھ ڈالنا ہے آپ کو تھوڑا سا آدھا کپ سمجھ لو آدھا کپ ہاں جی دودھ ڈال کر پھر اس کے پ چیز ڈالنا چیز ہاں جی چیز چیز ڈالیں گے نا پھر وہ الگ ہی یس جائے گا
ٹیسٹ آئے گا چیز تو بہت اچھی لگتی ہے مجھے تو میں بازار سے بھی جاتا ہوں نا میں نے کوئی پیزا وغیرہ کھانا ہے اب آڈر کرتے ہیں تو میں نے میں اپنے اپنے شہزادے کہتی ہوں آپ پہلے کہ ہو جا کے بی چیز تھوڑی الگ سے ڈالنا مطلب اچھی ڈالناے ہاں ایکسٹرا ڈالنا ہاں جی ہاں بتاؤ آپ
پھر اس کے بعد وہ ڈالیں گے نا آپ چیز پھر بند کر دو تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے پھر ایک پاس ایک سائڈ میں آپ توا رکھیں توا میں ایک سائڈ سے نا دیسی گھی یا کچھ بھی ڈال کے نا ایک بریڈ کی نا ایک سلائس ہوتی ہے نا سائڈ والا پس اس کو آپ نے براؤن کرنا ہے پورا پورا کرارا کر لینا ہے پھر دوسرا پاسا دوسرا پاسا چھوڑ دینا ہے اور جو کرارا کیا ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہ ڈال دینی ہے یہ مشہور
مشروم جو ٹوپک وغیرہ بنائی ہے
پھر بس وہ نیچیء ال سائڈ وہ کراری ہو جائے گی اگر آپ زیادہ شوقین ہیں اس کی چیز کے تو آپ چیز اوپر ڈال کے نا کور اپ کر دیں جیسے آپ
ہاں جی
ہاں جی کور کر لے ہاں جی وہ پھر تو مزہ ہی آ جائے گا جی آپ کو
ہاں جی ہاں جی آپ ہاں ہاں ٹھیک کہ آپ جب جب بتا رہے ہو تبھی اتنا اچھا لگ رہا ہے اور کھائیں گے تو باقی بہت ہ اور اور بہت اچھا ہاں جی
بت تھوڑا تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس میں میں وقت ضایا جاتا ہے بٹورتھ اٹ ہوتا ہے اچھا لگتا ہے
ایے بھی ہے نا مارکیٹ سے تو ہمیں پتا نہیں کون کون سے وہ کچھ چیزیں یوز کرتے ہیں جب کون سا تیل کون سا کیا لگاتے ہیں ہن گر میں تو ہم اپنی ہاں اپنی آنکھ آنکھوں سے ہم دیک لیتے ہیں ابھی جی اچھا ہے ہاں میں
نہیں یہ میں ہاں جی کہہ سکتی ہوں یہ والی چیز تو بازار میں بہت مہنگی ملے آپ کو جی والا تو میں نے تو تو کہیں سے پوچھا بھی نہیں کہ مشروم توٹ اس ملتا ہے کہ نہیں ملتا میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں ملتا
ہاں ج ہاں جی بس ہممب بھی بازار بازار میں جاتے ہیں تو ویسے ہے پیزا وغیرہ ہو گیا جو برگر ہے یہی آڈر کرتے ہیں اور جا کھانا کھانے جاتے ہیں بس کوئی ریسٹورینٹ میں یا کوئی ڈھابے میں بس ج ایسے والے چیزیں تو ہم نے کم
ہاں جی
ہاں
ملی نہیں یہ میں نے کبھی کھایا نہیں پر مجھے کبھی ملا تو میں ضرور لوں گی
ہاں جی ہاں جی ہاں ہاں ہوگا مارکیٹ میں ہاں جی بازار میں ہوگا ہاں جی تو بہت اچھا لگا ہاں جی بہت اچھا لگا بہت سننے ہی سننے میں ہی اچھا ہے تو کھانے میں
بالکل بالکل بہت ہی بہت ب یہ ہوتا ہے کہ اس میں نا برکت نہیں ہوتی سمج رہی آپو تین چار پیکٹ ہوں گے تب جا کر بنے گا یہ جو سب کو اگر آپ نے پانچ چھ جنوں کو دینا ہے تو
ا ہاں جی پھر وہ اپنی ہم ہم س فیملی بھی تو جوائن ہیں پھر ہاں ہاں یہ دو دو بھی کس کے مطلب آنے چاہیے نا تھوڑا ٹیسٹ تو آنا چاہیے
اگر آپ دو بھیکھائیں گے تبھی بھی سم لو تین پیکٹ ک ہی نہیں لگے زیادہ لگتا ہے یہ نا
ہاں جی وہ کچھ س ہاں جی پتا ہے کچھ ٹیسٹی بھی لگ جب ٹیسٹی لگتا ہے نا تو پھر پتا نہیں لگتا کتنا کھائے ہیں کتنا
مجھے آئے تھے میرا بھائی جان آیا ہوا تھا اس دن تو اس کو کھلایا میں نے کدھر بہت لذیذ لگا وہ کہتا اور لاؤ میں کہ بائی جانس ختم
ہاںتے ہی ہ جب لذیذ لگے تو پھر تو تو زیادہ ہی کھایا جاتا ہے ہے نا جب جب جو ٹیسٹی نا وہ چیز نہ لگے تو جو تھوڑی سی چیز بھی ہے نا وہ بھی زیادہ لگتا
ج جی جی
کہ اپنے ہمیں سواد نہیں لگتی ہاں جی ہاں جی اور اور فرماؤ آپ اور بھی اچھا بہت اچھا بتایا آپ ا امبی بنا کے دیکھ رھیں گے کبھی ہاں جی ہاں جی شکریہ ہ اور اور بتاؤ اور بچے کیا آپری
بس میں نے اپنی شہزادی کون ہلاایا رن سر دھویا اس کا بلکہ میرے سر دھویا تو اور دن نکل گئے ہیں اس کا میں نے پہلے دھو دیا
اچھا ہاں جی بس آئی ہے ن سکول آج کر کر اسکول میں جانا ہوتا تا بچوں نہیں ج مرضی نہیں لا د وہ
بس وہ بیٹا میرے وہاں گیا تھا ابو جان کے گھر وہاں پر اس نے سر دھو لیا تھا تو ب اس کی ٹینشن نہیں ہے مجھے بس یہ اپنی بیٹھی ہیں
ہ و وشا جادی تو ویس ہی شہ جدہ بنی ہوتی ہے اپنے ابو جان کی و تو وہ ہے ویسے انیں سے کچھ کہ بھی نہیں سکتے اتنی لاڈلی بننی ہوتی ہے نا بس جیسے یہ ہی ہے سب
جی بالکل صحیح ب
آے
ہاں
ہ اور بتا ہو پرماؤ بہت ہاں جی اج کل بچ بچوں کو کھ ایکٹیویٹی میں ڈالا ہوا و
ہاں جی میری بیٹی یہ میری جو بیٹی جان ہے اس کو ڈانس کا بہت شوق ہے میں نے ڈالا ہوا جاتی ہے تھوڑا ایک دو گھنٹے کر کے آ جاتی ہے
س میں نے بھی کہا میں نے بھی بھی پوچھا میں نے کوئی بھی مطلب پلے وغیرہ میں جانا ہے جہ کسی ڈانس میں جانا ہے تو بتا وہیں ڈال دیتی
نہیں یہ آج کل بڑے چل رہے ہیں نا سمر کیمپ یارہ تو پھر میں نے کہا جب اپنے بچوں کو صبر کیمپ میں ڈالیں گے تو پھر وہی اسکول کو پھر اس پ کیا حال ہے مطلب دھوپ میں جائیں گے دھوپ میں آئیں گے
ہو وہ تو ہے ہ ہوت ہے بس بس ہے بچوں بس بچوں پھر بچے بھی کہتے ہیں بھی ہمیں پھر پھر ڈال دیا ہم چھٹیوں کا کیا فائدہ ہاں چھٹیوں کا کیا فائدہ ہم گرمی نہیں بیٹھے تو وہ بھی تو ہے پر لیکن چ گھر میں بیٹھے بیٹھے بھول جاتے ہیں سارا کچھ
جی جی جی میری بیٹی ہے بیٹی جان اس کا سارا کام میرے حساب سے ہو گیا اس کا اسکول کا
اچھا جی بڑھیا کیا ہے ہاں
اب میر کو آان سے دیکھوں گے بیٹھ کے نا سار
ہاں جی چلو اور ہاں جی
فرمائیے
بس ہ ہاں جی سب کہریی ہےت بس آ ہیں مطلب بائی جان آئے ہیں بس وہ ہاں وہ تھوڑا یہ یہ نہ آ رہے ہیں پھر کیا ہے بس وہ آئیں گے تو پھر کھانا شروع کریں گے اچھے ہاں جی کھانا شروع کر دیں گے بس بس پھر ہو مطلب ہماری جہ فیکٹری میں جاتے ہیں نا تو سبھی تو پھر ایک جنا کھا ایک جنا جائے گا بڑے بائی ب بڑے بائی صاب آ جائے اور فھر مطلب ہاں بھائی جان کھا کے جائیں گے پھر وہ سب آ جائیں گے پھر میرے جو میرے شہزادے ہیں اور اس کے ابو جان ہے وہ پھر بعد میں آتے ہیں ہاں پھر ایسے بھی ہے نا پھر فیکٹری کا دیاان رکھنا پڑتا تا ہے نا کوئی ایک جنا آئے گا تو پھر دوسرا جنا جائے گا ایس ہی ہوئے گا ہے نا ایسی ہی بس چلتی رہتی ہے زندگی آتے گئے چلے صبح کا بنایا اب رات کا اب پہیر کا بنایا اب رات کی تیاری
صحیح ہے ہم لیڈیز جنانیوں کی تو بس یہی عدت
ہاں جی وہ تو ہے
پھر کر تی آپ کو کون ٹھیک ہے جی یہ دعا میں یاد رکھنا خدا حافظ و پ ل گ میں